ہلو
السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
آب ٹھیک ہو اچھے سے
ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک اچ سر ہاں لہ ہاں آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
الحمد للہ کچھ نہیں بس میں بیٹھی ہوں آپ سناؤ
بس سی بیٹھی ہو تم کبھی سوموار گئی ہو
ہاں ہ
ہلو
ہلو ہاں ہاں ایک دفعہ ایک دفہ بچ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اس جگہ کی خوبصورتی کو محسوس کرسکوں تم گئی ہو
ہاں پچھلے سال گئی تھی وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا زمین پر ہو اتر آیا ہو
آپ تھوڑا زور سے بات کر رہا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے کہا کہ پچھلے سال گئی تھی وہاں ال کسی جنک کا کوئی ٹکڑا زمین پر اترا آیا ہو
اتنا خوبصورت ہے
صرف خوبصورت نہیں دل کو کون دینے والا ہر طرف سبز میں دان علاقے برف سے ڈکی چوٹیاں اور درمیا سے بہتی ہوئی صاف شفاف پانی کی دریا
مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے تو راستے میں بہت سی درخت تھے ان کی خوبصورتی اب بھی یاد ہے
بالکل سون مرگ کا سفر بھی اس کی منزل جتنی ہی دلکش ہوتی ہے سری نگر سے سون مرگ تک راستہ دیکھ کر انسان بار بار گاڑی رکوانا چاہتا ہے
موسم کی سات تھا جب تم گے
جون کا مہینہ تھا دل میں ہلکی ٹھنڈک اور رات کو کافی سرد ہوا چلتی تھی مجھے جیکٹ پہنی پڑی تھی
کشمیر کی یہی ہوا جان مرگ کا مطلب بھی تو سونے کا م میدان ہوتا ہے
جی ہاں کہتے ہیں کہ جب دھوپ سبز گھاس پر پڑتی ہے تو پورا میدان سونے کی طرح چمکتا ہے شاید اس لیے اسے سن مرگ کہا جاتا ہے
کتنی خوبصورت وجہ ہے وہاں تم نے کیا کیا
سب سے پہلے میں نے سندھ ریور دیکھی اس کا پانی اتنا صاف تھا کہ ایک کے نیچے پتھر تک نظر آ رہے تھے پھر ہم تجوس گلیشر کی طرف گئے
فس گلیشرز کی طرف گئے گلیشئرز وہاں تک جانا مشکل ہوتا
ہاں اتنا بھی نہیں کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں اور کچھ ا گھڑوں پر میں نے پیدل جانا پسند کیا
ہاں پھر تھک گ ہوں گے
تھوڑا سا لیکن منظر دیکھ کر ساری تھکان دور ہو گئی گلیشر کے قریب پہنچ کر لگ رہا تھا تاکے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں
مجھے بارہ بہت پسند ہے کیا وہاں گرمیوں میں بھی برا
اس لیے بہت سے لوگ گرمیوں میں بھی برف دیکھنے سن مرگ جاتے ہیں
وہاں کے لوگ کیسے ہے
بہت مہمان نواز میں نے ایک بزرگ سے بات کی تھی انہوں نے کہ ہمیں کہوہ پلایا اور کشمیر کی تاریخ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی
کہہوہ بس نام سن کر ہی دل خوش ہو گیا
اور اس ٹھنڈی ہوا میں گرم گرم کے ہوا پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا
مجھے لگتا ہے کہ شہروں کی زندگی کے ہم سے فطرت کا قربا چھین لیا ہے
میں بھی یہی سوچتی جی ہوں سر سنمرگ جا کر مجھے احساس ہوا کہ ان انسان کو کبھی کبھی شور شرابے سے دور بھی رہنا چاہیے وہاں خاموشی ہوتی ہے یا ٹورسٹ بہت ہوتے ہیں دونوں چیزیں ملتی ہے کچھ مقامات پر ٹورسٹ ہوتے ہیں لیکن اگر تھوڑا آگے نکل گئے جاؤ تو ایسی خاموشی ملتی ہے کہ صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی ہے مجھے ایسی جگہیں بہت پسند ہے جہاں انسان اپنے خیالات کے ساتھ وقت گزار سکتے
ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے سنر کے وہاں کرے ہو انسان زندگی پ کے بچ میں چلا جاتا
صحی صحی
تم نے لمحے محسوس کیے
ہاں ایک شام سورج گرو ہو رہا تھا چوٹیوں پر نارنگی رنگ پھیل گیا تھا میں کچھ دیر تک بس خاموش کھڑا رہی اس لمحے مجھے لگا کہ دنیا کی ساری پریشانی کی د چھوٹی ہے
کتنا خوبصورت احساس ہوگا
بہت اور تمہارا سون مرگ کا سب سے یادگار لمحہ
مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں نے پہلی بار اتنے قریب دیکھی تھی میں نے ایک چھوٹی سی برف کے گولے بنائے اور اپنے بھائی پر ف د
ہ پھر اس نے بھی جواب دیا ہوگا
کل اور پھر پوری فیملی برف کی جنگ میں شامل ہو گئی
ایسے لمحہ ہی اصل دولت دیتے ہیں
مجھے یاد ہے کہ بچپن نے پہلی بار اتنی قریب بالکل اور پوری فیملی بارہ تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں لیکن یادیں دل میں زندہ رہتی ہیں
سنمرگ کے بارے میں ایک ہاں شنوار کے بارے میں انسان جتنا بولے مطلب اتنا کم ہے وہ اتنی اچھی جگہ ہے
ہاں وہ بات صحی ہے
ایک اور بار بے ک گھر کی سنا آپ نے
ہلو کیا
میں بولا سن مرگ کے بارے میں ایک اور بات مجھے پسند آئی
کون سی بات
وہاں فطرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہوتا ہر طرف اللہ کی قدرت نظر آتی ہے
یہ بات بہت گہری شحریی حیر کی مصروفیات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ انہیں نعمتوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں
بالکل سون مرگ جیسے مقامات ہمیں دل یا دل ہے کہ دنیا صرف عمارتوں اور ٹریفک کا نام نہیں
ہ اور مجھے دوبارہ کشمیر جینک مرگ میں لسٹ میں سب سے اوپر ہوگا
اور اگر میں دوبارہ گئی تو اس دفعہ اور زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں
کتنا
کم از کم ایک ہفتہ میں صبح جلدی اٹھ کر پہاڑوں پر چمکتی دھوپ دیکھنا چاہتی ہوں دریا کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں اور شام کو آسمان کے رنگ بدلتے دیکھنا چاہتی ہوں
لگتا ہے کہ تم سنمرگ سے واقعی محبت کر بیٹھے ہو
شاید کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہے جو انسان دن میں گھر کا کر لیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ سونمرگ اتنی جگہوں میں سے ایک ہے
ہاں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر موسم میں اس کا حسن مختلف ہوتا ہے
کیسے
بہار میں پھول کھلتے ہیں گرمیوں میں سبز میدان علاقے چمکتے ہیں خزاں میں رنگ ب برنگی پتے نظر آتے ہیں اور سردیوں میں ہر طرف برف کی سفید چادر بج جاتی ہے
اگر کسی نے تم سے پوچھا کہ سونمرگ کیوں جا انا چپ د گی
آ میں یہ کہوں گی کہہ سن مر یادم س کونوں اور حسن کا نام ہے اور شاید اس لیے اسے کشمیر کا سب سے کشموتیوں میں شمار کیا جاتا ت
چلو آج کی گفتگو سے بہت کچھ سننے کو وہ ملا ہے